سال کمر م تو م ہوبر کاات ہو
تو ہو جناب گادر آ ٹھیک ہیں اچھے سے ہیں
جی گھر پہ سب ٹھیک ہے جی جی جی صحت ٹھیک ہے آپ کتا
ج خل ح لا شر ٹھیک میں ش بہت آ رہا ہے آپ کی جو طرف سے کیا ابھی شہوران ہے ہاں صحیح جی صحیح صحیح شور چھوڑا آ رہا تھا ابھی تو اپ ٹھیک ہے جی جی جی
جی صحیح صحیح صحیح اور مجھے آپ بتائیے اور کیا حال چال اور باقی سب ٹھیک ہے جی باقی سب تو ٹھیک ہے ہاں ہاں بتائیے بتائیے جی جی جی گلوبل وارمنگ جی
کہہ رہے تھے
اچھا ہاں چلیے میں آپ کو تھوڑی پانی کے بارے میں معمولات حاصل آپ کو معلومات حاصل کر
مجھے معمولات پانی کے بارے میں حاصل کیجیے تاکہ ہمیں بھی کچھ علم حاصل ہو جائے پانی کے بارے میں پانی یہ جو جانور ہے پانی میں جو رہنے والے چرندے پرندے ہیں ان ان
چرندے پیرندے رہتے ہیں
خی میں جو مخ خخلوق جی جی جی ہاں وہی تو میں آپ کو بول رہا تھا کہ اسی کے بارے میں جی ہاں آپ مجھے مع جی ضرور ضرور کروں گا وہ تو آپ کی نوازش ہوگی کہ آپ مجھے پانی کے بارے میں
آمتوں میں سے ایک نعمت
حاصل کرے ج رنگ اور ذائقہ کیا جی آپ پہلے سے بتائیں
جی پانی اللہ تعالی کی سب سے بڑی نعمت تو میں سے ایک نعمت ہے
یہ رنگ ظ اور دوسے پاک ہوتا ہے پانی تمام زندہ مخلوق کی زندگی کے لیے ضروری ہے جانور
اور پودے سب پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے یہ
یہ پانی دو ہائڈروجن اور ایک آکسیجن ایٹم سے مل کر بنتا ہے جی ہاں اور پانی کی جو اہمیت ہے وہ تو ہمیں پت ہی ہے پہلی اہمیت یہ
زندگی ہماری زندگی کی سب سے بنیادی حصوں میں سے ایک حصہ ہے
جی ہاں ج جیسی ہوا ہماریگی ایک بنیادی حصہ ہے ہوا جی ہاں بےحد احمدباد کر رہے ہو ہمندگی بہت کمدا ضروری پانی بہت ضروری اور پانی کے لیے کیا ضروری ہے کہ پانی پیاس بجھاتا ہے اور صحت مندی رکھتا ہے جیاں اور پانی جو ہے وہ ہمارے جو
فصلوں کے لیے بھی بہت ہی زیادہ ضروری ہے ہماری فصلوں اور پودوں کی
وری ایک اہم رول ادا کرتا ہے ان کے آگے بڑھنے میں ایک اہم رول ادا کر
ہاں جی اور ہماری جو گھرو گھریلو استعمال ہے جیسے پانی کا روزمرہ کے کاموں میں استعمال ہوتا ہے جیسے نہانے کے لیے کپڑے دھونے کے لیے برتن صاف کرنے کے لیے یا کھانا پکانے کے کے لیے یا بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن میں پانی کا استعمال ہوتا ہے جی اور اس میں ہم کیا کرتے ہیں اور ہماری جو پانی کی جو ذرائع ہے جن سے ہمیں پانی ملتا ہے اب ہم ان پہ تھوڑا سا توجہ کریں گے
پہلا جو ہمارا ذرائع ہے وہ بارش ہے جی ہاںہ رارش ہے اور صاف ہے صاف ہے جی اور صاف جی بہت ہی بڑیا دوسرا جو ہے دوسرا گلیشر ہے دوسرا
جی دوسرا ہمارے پاس دریا ہے دریا دریاؤں سے جو
اسے جو پانی پینے اور زراعت اور بجلی پیدا کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے دریا اب تو وہ بات نہیں رہی کہ دریاؤ میں وہ صاف پانی رہے
ارے آج کی تو ہم بات ہی کیا ہی کر سکتے ہیں کیونکہ آج کی
پانی ہو جاتا ہے ایک انسان نے اتنا آلودہ کر دیا ہے اپنے ارد گرد کے ماحول کو کہ یہ دریا ہے بہت
باپ بابا سے یہ تک سنا ہے کہ وہ ڈل کا جو پانی ہے وہ پی بھی
بھی لیتے جی ہاں جی ہاں اب تو ڈال کے کیا دھویا جاتا ہے میں نے بچپن میں آ ے د استعمال کیا جاتا تھا جی ہاں بالکل جی جی بہت ہی ب بہت عمداد کر رہے جو سب سے بڑا ذریعہ ہے جی وہ گلی
جی ہاں ہاں ہاں وہ تو گلیشئر تو دریا نہیں گلیشئر ہم کس کو کہتے ہیں گلیشر ہم کہتے ہیں جو پانی کا جو ذریعہ ہے جو پورا برف بن چکا ہوتا ہے اور اس برف کو ہم آہستہ آہستہ وہ قدرت اس کو پگھلاتی ہے اور وہ پانی جو انسانیت کو میسر کر دیتا
وہ پہاڑوں سے وہ اترتا ہے اور اپنی پیاس کو ج جی بالکل اور کہتے ہیں کہتے نہیں دیکھا گیا ہے کہ جو گلیشر کا پانی پڑوں سے نکل کے آتا ہے وہ بھوئینے کے برابر ہوتا ہے پیتے بھی ہے جی ہاں جی ہاں اور ان میں نیچرل بہت زیادہ ہوتے ہیں ج جی
یہ بات تو ہے یہ بات تو سچ کہہ رہے ہیں آپ جو آپ نے کہا گلیشئر بھی ہمارے پاس پانی کا جو ہے ایک اہم ذریعہ ہے اور ہمارے پاس ایک ذریعہ ہے جو سمندر کے نام سے مشہور ہے پر آپ کو پتا ہے کہ سمندر میں جو پانی ہوتا ہے وہ کھارا پانی
جی ہاں کھارا پانی ج مگر میں نے یہ معلومات حاصل کیا ہے کہ ویسٹورنٹ کنٹری ممالک ہے وہ اس پانی پینے کے کھانے کے بات بے پانی کی وجہ کھاتے ہیں بناتے ہیں جو جس چیز میں انہوں نے بہت مہارت حاصل کری ہے اور بہت پیسہ لگاتا ہے مگر کہتے ہیں کہ کہ جو وہ ا وہ یہ ممالک ہے جو کھارے پانی کو پینے کے پانی میں تبدیل ان میں ان کا بہت وقت لگت ہے اور بہت قیمت عطا ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ جو پانی کایں کی قیمت ہے وہ انسان کو مار دیتی ہے بہت قیمتی پانی بتایا جاتا ہے وہاں پہ کہتے ہیں کہ پٹ پٹرول سے بھی زیادہ قیمت وہاں پہ پینے کی پانی کی ہے جو کہ صاف پانی ہے ممالک میں جیسے اس ہندوستان میں ہمیں پیٹرول کی قیمت ہے وہاں پر انہیں پٹرول کی نہیں پانی کی قیمت ہے جی بالکل بالکل وہاں پر پانی جی بالکل ذرائ موجود نہیں جی بالکل ہمارے پاس ذرائع موجود ہے اور دوسرے ہمارے پاس دوسرے پہلو پہ دیکھا جائے وہاں پہ ان کو پانی کی قیمت پتہ ہے اور ہندو ہ کستان میں ہمیں پٹرول کی قیمت پت ہے کتنا انسان اندیکھا کر دیتا ہے ان چیزوں کو ہاں یہ بات تو ہے ہی مطلب ہم اپنے پیروں پر کل ہی خود ہی کلہاڑی مار رہے ہیں ایک انسان اپنے پیروں پہ خود ہی کلہلہڑی مار کے ذرائع سارے ضاع کر رہے آلودہ کر رہا ہے اے انسان تجھے کب چلے گا پتا اے انسان ت
چلا جائے گا یہ وقت
جب چلا جائے گا تو تو دنیا سے سے رہ جائے گا تیرا وفا ج جب چلے جائے گا تو اس دنیا سے رہ جائے گا تیرا کیا ہی بڑھیا اور کیا ہی عمدہ شاعری کر رہے آپ مجھے لتا ہے آج آپ میری شاعری پڑھ کے آئے جی بالکل بالکل کہتے ہیں کیا کہہ رہے ان بارشوں سے ان بارشوں سے دوستی نرخ فراز ان باروںش سے دوزتی نرق فراز کچا تیرا مکان ہے بکھر کے ٹوٹ جائے گاا ارے یار ان بارشوں سے دوست نرخ میرے فراز ان بارشوں سے دوست نرخ میرے فراز کچا ہے تیرا مک کہاں سے لکھ کر کے ٹوٹ جائے گا یہ شر میں نے محبت کے عنوان پہ پیش کیا ہے کہتا ہے کہ انسان تو محبت نہ کر تیرا دل اس قابل نہیں ہے کہ تو
جی صحیح صحیححیح
برداشت کر سکے کہ جب انسان کو محبت حاصل نہیں ہوتی ہے محبت کر کے نہیں حاصل ہوتی ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ فرش تو بارشوں سے دوستی نہ رکھ یرے فراز کچا تیرا مکان ہےھر کے ٹوٹ جائے گاا مطلب فراز تو محبت نہ کر کیوںکہ تو اس قابل نہیں ہے جب تجھے گھر میں محبت مل ے گا تو بکھر کے ٹوٹ جائے گا جی ہاں یہ بات تو ہے بہت ہی اور نہ تو تب دنیا کا رہے گا نہ تو تب اپنوں کا رہے گا اس کے بارے میں آپ نے بہت ہی زیادہ عمدہ بہ ہی یہ میری یہ میری خوش قسمت کہ مجھے یہ کچھ شار نصیب علم میں آئے ہے اور ان کا تھوڑا بہت
ہ جی جی
ھیقی تو بہت ہی عمدہ انسان اور سن و وقت کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے ارےار
گا تب چلا جائے گا ہمارا وہ روح اس دنیا سے ہماری روح جب ہمارا بھی وقت آئے گا ابھی تو فی الحال جو ہمارا اس پہ وقت ہے وہ اختت فضل ہوتا ہے اور ہمیں جو آنے والا وقت ہے ان شاء اللہ کل
ا پرچ دماغ میں یاد رکھنا میرے چار پرچ ہیں ابھی اور میرے پندرہ پرچ پھر پورے مکمل ہو جائیں گے آرام سے ہو جائے گا میں کہ رہا ہوں کہ آپ جو میں نے آپ کو دوسرا بولا تھا ابا جانے بنا دینا تو وہ آپ صبح بنا کے رکھ ضرور ضرور میں پرچہ دے کر پھر آپ سے آگے والی باتیں کروں گا جی ہاں ضض جی چلیے بیٹھیے اللہ حافظ اللہ حاظ